و ہاں جی السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خیریت
جی جی یہ سب کہہ رہی ہے تو آپ ب
اچھا ہاں جی ہمارے س گگر سب کہہ رہیے تھے اچھا مجھ کو نا سے کام تھا
جی فرمائیے
میرے بچے نا مجھ سے اکثر کہتے ہیں ممی دال مکھنی بناؤ آپ کے گھر کبھی آئے ہوں گے تو پارٹی وغیرہ میں تو کیا بر ڈے کا پتا نہیں کیا تھا تو اس میں آئے تھے بچے تو وہ کہتے ان انہوں نے دال مکھنی بنائی ت بہت ٹیسٹی بنائی تھی ممی آپ ان سے ریسیپی پوچھ کے ایک بار ٹرائی کرو
اچھا اچھا کوئی نہیں دال ہاں جی ہاں جی دال مکھنی ہے
نہیں لیکن آپ کے زیادہ ٹیسٹی بتا رہے تھے جی
ہاں میرے ہاتھ کی نہا سب جو بھی کاتا نا سب یہی بولتے ہیں کہ بہت
ہاں ہاں ہاں یہی میرے بچے بول رہے تھے میں انک اچھا چلو ان سے پوچھتی ہوں ایک بار پھر میم آپ کو بنا کے کھلاتی ہوں
میں ابھی آپ کو انتحال کرتی ہوں انتلاح ہاں جی پتا کیا ہے وہ جو اگڑ کی دال ہوتی ہے نا جو کال کالے رنگ کی اگڑ کی دال ہوتی ہے مج ہاں ہاں سابت وہ ہوتی ہے اور اس میں تھوڑے سے راجما ڈال دوو ب زیادہ نہیں ڈالنے بس تھوڑے سے ہی جیسے ایک کو ل آپ نے ڈال لیے نا تو اس میں تھوڑی مطلب ہاف مٹھی راجما ڈال دو اسے اچھی طرح گلال لو اس سے اچھی طرح گال لو سیٹی وغیرہ لگو ا کے ویسل وغیرہ
ہاں
ہاں جی تو وہ جب گل جائے گی آپ دیکھ لو کھول کے کہ ہاں گل یہ ہے اس میں اچھا میں نا پہلے ہی سارا کچھ اس میں ڈال دیتی ہوں ادرک دھنیا اور وہ تھوم لہسن
اچھا اچھا
ہاں جی لہسن پہلے ہی ڈال دیتی ہوں ہری مرچی تو وہ ایک کٹھا ایک سیٹی آ جاتی ہے سب کچھ پانچ چھ سیٹی لگوا کے وہ گل جاتا ٹھیک نا دال
ہاں جی ہاں جی
تڑکا لگانا ہے ہم نے تڑکا د س پیاز پتا لگا لیا پیاز کو بھون لیا اس میں ٹماٹر ڈال لیے تھوڑی سی تھوڑی سی سے حل اس دہی چم ایک چمچ یا دو چمچ بس ہاں جی ٹماٹر ڈال لو وہ اچھی طرح گال گل جائیں گے تو میں اسے دال میں دال تڑکا تڑکا دال میں ڈال دو پھر اگر ہمارے جب دال پورے تیار ہو جائے گی نا جب ہم نے سرو کرنی ہے تو اس کے اوپر نا کریم ڈال لو
اچھا
ہاں کریم ہوتی نا امول کی کریم آتی ہے جو وہ وہ ڈال دو تلسی وہ کھا کے دیکھو آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا اتنی لذیذ بنتی ہے وہ دال مطلب آپ بولو گی کہ واہ کیا سواد ہے ہ ہ
مشاللہ میں کبھی بناؤں گی کسی کبھی کیا کل ہی بناؤں گی کیونکہ ابھی تو پہلے بھگونے پڑتے ہیں راجما اب تو بھگونے کا ٹائم نہیں ہے کل کوئی بنچ کو بنا کے کھلا میں پوچھتی ہوں پھر ان کے جیسی بنی ہے یا نہیں بنی ہے بچوں کو پسند آتی ہے اگر نہیں آئی پھر بھی پسند تو ایک دن آپ آپ کو میں اپنے گھر ہی بلاؤں گی آپ گھر پہ بنا کے جانا
کوئی نہیں کوئی نہیں آپ نے جب بھی بنانی ہوگی نا تو آپ ایک دفہ پھر مجھے مجھ سے پوچھ لینا ہاں میں آپ کو پھر مطلب بتا دوں گی
میں بناتی تو ویسے ایسیے ہی ہوں بس آپ نے دہی ڈالی نا میں دہی نہیں ڈالتی
اچھا اچھا اچھا اچھا اگر آپ نے دہی نہیں دہی نہیں ڈالنی نا تو آپ تھوڑا سا دودھ ڈال دو اس میں دال میں دال میں تڑکے میں نہیں دال میں ڈالنا ہے جیسے گ گاڑی ہوتی ہے ہمیں پتلی کرنے کے لیے پانی ہ ہنا ہم تھوڑا سا پانی مطلب پانی کی جگہ نا ہم تھوڑا سا دور ڈالیں گے مطلب آدھا گلاس یا آدھی آدی کولی ہےس دال کے حساب سے ڈالنا تھوڑا سا اور اگر ہمیں پھر بھی لگ لگے گی ہاں گاڑی ہے پھر زیادہ دودھ نہیں ڈالنا پھر ہم پانی ڈالیں گے
اچھا اچھا
جتنا مطلب جتنی اسے ابالے آئیں گے نا ریچا آئے گا ج اتنا بھی تو وہ اتنی ہی لزز بنتا
اچھا اچھا چلو میں ٹرائی کر اگر بچوں کو پھر بھی نہیں پسند آئی تو میں بولوں گی کہ ایک دن ان کو ان سے ہی بنوا کے دیکھتی ہوں میں بھی ہاں بچوں کو بہت پسند آئی تھی کہ رہی م ان آنٹی جی نے بہت اچھی تال بنائی تھی ہم پارٹی میں گئے تھے جب
اچھا اچھا بچوں کو بھی سارا پتا لگتا پتا ہے کہ کس نے کیا بنایا ہے میرے بچے ہی جب لنچ لے کے جاتتے تھ اسکول تو میرے بچے ان کے فرینڈ بولتے ہیں یار تیری امی نے کتنا اچھا کھانا بناتے ہیں نا سی امی
ایس ایسے میرے بچے کہتے ہیں میرے بچے بھی ایسے ہی بولتے
ہاں تو وہ کیا ہوتا ہے م میں ن اسے نہا آپے بھی بنا دیتی ہوں آپے ہوتے ہیں نا جو اپے سوجی کے اپے بنتے ہیں وہ بھی میں دی تو وہ کہتا ہے کہ امی بھ مھے نا یہ نہ دیا کرو میں نے بولا کیوں بیٹا یہ کیوں لے کے جانے کہہ رہے کہ میرے نہا سارے بچے میرے سے لے لیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ تیری امی نا بہت اچھے بناتی ہیں ہمیں بھی دے
ہاں ایسے بولتے ایسے میرے میرے بچے بھی ایسے کرتے ہیں کہ ممی کبھی کبھی تو ہم کو لنچ چھپا چھپا کے کھانا پڑتا ہو جیسے راما چاول ہو گئے چھوولے چ چاول ہو گئے ایک ایک دن میں نے پوہے بنائے تھے تو میری فرینڈ میری بیٹی ہے کی فرینڈ کا برتھ ڈے تھا تو کہتی ہے کہ میرا میرے نا بر ڈے ہے برڈے والے دن نا اپنی ممی سے ایسیے چاول بنوا کے لے کے آنا پیلے چاول بناتے ہیں نا پلاب جو بولتے ہیں پلاب کیسے پلاب بنوا کلانا تیری ممی کے بہت اچھے لگتے ہیں مجھ کو پ م کہا چلو کوئی نہیں بڑ ب ڈے ب ڈے میں بچے نےس کر بولا ہے اس کی اچھا ہے وس ہے تو میں بنا کے دوں گی میں نے بنا کے بھیجی تھی پھر بچوں کو بچے کا سب مسو موت ہیں سب بچے ایک سے ہوتے ہیں بنائے تھے میں نے وہ کہہ رہی تھی میں تیرے لیے اڈلی لے کے آؤں گی اڈلی بنا کے لاؤں گی
ہاں بچے نا آپس میں ہی ہاں بچے آپس میں ہی گف تو گڑ لیتی ہیں کہ ہمیں کیا لے کے آنا ہے اور کیا نہیں
بچوں کو اڈلی پسند نہیں ہے تو کہہ رہی مجھے تو اڈلی پسند نہیں ہے کہ اچھا تو پوہے بناواؤںی کہ نہیں مجھے پوہے بھی نہیں پسند کے تو اپنی پسند کا لے ہی جو کچھ لانا ہو تو وہ اپنی پسند کا ہی لے کے آئی ت لیکن میں اپنی ممی سے بنوا لاؤںی تیرے برڈے والے دن تو میں نے بنا دیے تھے میں کوئی نہیں اپنے بچوں کی اچھا پوری کرتے ہیں وہ بھی تو اپنا بچہ ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہو بالکل اچھا بچوں کے وہ بھی نا ایک وہ تی ہے کہ ہاں ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ وہ ہوتا ہے
بچے ہر کسی ہاں ہاں ہر کسی سے بچہ بولتا بھی بھی نہیں ہے ان سے ہی بولتا ہے ہاں ان سے ہی بولتا ہے بچہ جو کر سکتا ہے جس کا نیچر اچھا ہوتا ہے کہ ہاں ان سے ہی بولتا ہے بچہ بھی ہلو ہیلو ہلو ہیلو
ہلو
آواز نہیں آ رہی تھی کیا
وہ نا بیچ میں نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا مجھے آ گیا تھا اس ائن آٹوٹی ہاں جی میں کہہ رہی تھی آپ بائی م مشروف تو نہیں تھی
نہیں نہیں
اوکے کیونکہ میں تو فارک بیٹھی نا میں نےجھ مجھے لگا کہ سارے فاریک ہوں گے
ہ ہ ہاں ہاں میں بھی فار ہی بیٹھی تھی
ہاں اک اھاء اللہ ٹھیک ہے بس من ہوتا ہوتا ہے کہ بات کرنے کو چلو دیکھو گھر میں سارے د بیٹھے رہتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہاں کوئی تو ہو جس سے گپت کو کر لیں تھوڑی
ہاں ہاں ہم تو فونوں پہ کر سکتے ہیں جینس لوگ ہوتے ہیں وہ تو مل بلتے دو رے سے ہمارا تو ان لوگ ہم لوگوں کا تو ملنا بھی نہیں ہوتا ہے
ہاں صحی بات ہے
ہاں
اور کیا کیا بنا لیتے ہو آپ
میں اس سے تو کچھ بھی چیز بنوا لو سب بنا لیتی ہوں آئی تھنک
اچھی بات ہے اچھی بات ہے بنا لی تو
ہاں ابھی لاک ڈاؤن جو پڑے تھے اس میں ایسی کچھ چیز نہیں تھی جو ہم نے نہیں بنائی تو فاسٹ فوڈ لے لو اور بولے لو کیا کہتے ہیں ہلوائی کا سامان لے لو گھی بر لے لو جلیبی لے لو ل رس گے لے لو سباں نہیں نہیں وہ تو سوق تھا نا لاک ڈاؤن کا
اچ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا میں نے بھی بنایا تھا گ پر اس میں نا ویسٹیج بہت ساری ہے مطلب گھی بھی اتنا ویسٹ ہوتا ہے مجھے لگتا
مارا تو کچھ نہیں ہ مارا نہیں ہوا تھا
مجھے یہ بتاؤ جو اس میں چاشنی بنتی ہے وہ کیسے بناتے ہیں اور مطلب کہتے ہیں نا کہ چاشنی میں تار کا حساب ہوتا ہے جیسے ایک تار
گیور کے لیے گیور کے لیے تو چاس نہیں ہو تار کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو تو بس چاسنی بناؤ ہلکی سی مطلب تھوڑی تھک سی وجہ زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے تار نہیں آنا چاہیے
اچھا مطلب گاڑی گاڑی ہو
زیادہ گاڑی بھی نہیں ہو پتلی پتلی سی رہتی ہے وہ
اچھا اچھا اچھا میں نے بنائی تھا میں نے گیور تو بنایا تھا گیور بن بھی گیا میرا پر جو چاشنی آ رہی تھی نا چاشنی نہیں صی لگی مجھے وہ ایسے نہیں تھا جیسے پانی میں ہی ٹپ کر دی ہے
نہیں نہیں ہاں وہ اسی لیے کیکہ کہ چاس نہیں اپنے ٹھیک بنائی ہوئے گی
اچھا اچھا
ہاں پھر وہ برا برا ایسا لگ رہا ہوگا ٹھنڈا ہونے کے بعد برا برا ایسا لگ رہا ہوگا
نہیں نہیں وہ وہ چیز تو آئی نہیں مطلب چاشنی بالکل پتلی تھی جیسے پانی جیسے ہم نے گور ہے نا پانی میں ڈال دیا ہے
اچھا تو کچھ زیادہ پتلی کر دی پ چاسنی اور چاسنی کو نا اس میں گھیور میں ڈپ نہیں کرتے گھیور کو رکھ کے ایک گھیور ڈال رکھا اس کے اوپر چاسنی پھیلائی پھر دوسرا گھیور رکھا پھر چاس نے پھیلائی اور ت نا جو چاول پسانے والی
ہاں جی ہاں جی
اس کے اندر رکھا جاتا ہے جیسے کہ ایکسٹرا جو وہ ہوتا ہے نا ایکسٹرا چاشنی ہوتی ہے وہ اس کے نیچے سے نیچے نکلتی جائے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں
چلو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بتایا آپ نے مجھ سے گفتگوگی
آپ کا ہی بہت شکریہ بس من نہیں لگ رہا تھا تو میں کہا چلو کس سے بات تو ہو جائے کوئی فون کر لے ہمارے فون میں بیلنس نہیں تھا تو میں تو کر نہیں سکتی تھی میں کہ کسی کو فون آ جائے فون آ جائے
ہاں چلو ٹھیک ہے اوکے خ خدا حافظ خدا حافظ